السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
شکر اللہ کاا آپ کے پہلی بار ہمیشہ غلط ہوتی ہو پھر بولتی ہو دوسرا والا
یہ پہلا چھوٹا نکلتا ہے پھر میں تھوڑی بڑا تھوڑا بڑا تو بڑات
اور سنا
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ سناؤ ٹھیک تو
ہاں ٹھیک کو بت ہے اور اس کو میں نے اس اسلام کے بارے میں ڈس کشن ہو رہا تھا مجھے لگا کہ ہم بھی اس ٹاپک پر بات کریں تھوڑی سی
ہاں کیوں نہیں بہت اچھا ٹاپک ہے اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے
بالکل اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی ہمارا خالق قمالک ہے
جی ہاں اس عقیدے کو توگی کہتے ہیں توح اس اسلام کی بنیاد ہے ہر مسلمان کا پہلا فرض اللہ فر ایم لانا
اور اللہ نے ہدایت کے لیے انبیا بیجے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ وسلم ہیں
بالکل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیئے بہترین مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو امن محبت اور انصاف کا پیغام دیا
مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو ان کا
سچ کہا لوگ انہیں ال امین اور اساب کت تھے یعنی سچائی اور امانت دار دشمن بھی ان کا ان کی سچائی اور ایمانداری اتفاق کرتے تھے اعترام کرتے تھے
اسلام میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے
بہت زیادہ اسلام سکھاتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو وعدہ پورا کرو والدین کی عزت کرو دشمنوں کے ساتھ نرمی سے پیشہ
والدین کی عزت کے بارے میں بھی قرآن میں کئی جگہوں پر حکم دیا گیا ہے
جی ہاں ماں باپ جی ہاں ماں اور باپ کی خدمت کو اسلام میں بہت بڑا مقام دیا گیا ہے ان کی خوشی میں اللہ ک خوشی ہے
اسلام نماز کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے
جی ہاں جب انسان پریشان ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے نماز روحانی سکون کا ذریعہ ہے
رمضان کا مہینہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت خاص ہوتا ہے
رمان برکت اور رحمت کا مہینہ ہے اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہ ہیں
روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے
روزہ صبر تقوا سکھاتا ہے جب انسان بھوک اور پیا پیاس برداشت کرتا ہے تو اسے غریبوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے
ایک فائدے مند مانا جاتا ہے
بالکل لیکن روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں روزہ غلط باتوں اور برے کاموں سے بچنے کا نام بھی ہے
اسلام میں زکوۃ کا کیا مقام ہے
اسلام میں زکوۃ کا زکوۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو لوگ صاحب نصاں ہوتے ہیں وہ اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں کو دیتے ہیں
چاہے غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور معاشرے میں برابری پیدا ہوتی ہے
ہاں اسلام چاہتا ہے کہ کوئی بھی بوک یا ضرورت مند نہ رہے
حج کے بارے میں تم کیا جانتی ہو
حد اسلام کا پانچو رکن ہے جو مسلمان مالی اور جسمانی طور پر قبل ہو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج پرارز ہے
حج میں دنیا بھر کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں
اور سب ایک جیسا لباس پہنتے ہیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں
اسلام امن کا دین ہے لیکن کچھ لوگ اسلام کا غلط سمج غلط سمجھتے ہیں
ہاں یہ اکثر جہانت کی وجہ سے ہوتا ہے اسلام کسی بھی گناہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا اسلام محبت انصاف اور رحم کا
قرآن پاک اسلام کی بنیادی کتاب تب ہے
جی ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے
کیا قرآن صرف عبادت کے بارے میں بتاتا ہے
نہیں قرآن زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے اس میں اخلاق معاشرت تجارت انصاف اور علم سب سے بڑے میں تعلیمات ہے
اسلام علم کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے
بالکل اسلام نے علم حاصل کرنے کی بہت ترغیب دی ہے علم انسان کو روشنی دیتا ہے اور جہالت کو دور کرتا ہے
اس لیے مسلم سائنٹسٹ نے بھی دنیا کو بہت سی اہم اجازت دی ہے
جی ہاں مسلم علماء اور سائنٹسٹ نے میڈیسن میتھس اسٹرانواممی اور دوسرے کئی فیلڈ میں بہت کام کیا
اسلام پادشاہوں کے حقوق پر بھی زور دیتا ہے
بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت تعلیم دی ہے اچھا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیئے فائدہ مند ہو
مجھے لگتا ہے اگر ہر شکل اسلام کی اصل تعلیمات پر عمل کرے تو دنیا زیادہ زیادہ پرمن ہو سکتی ہے
میں بھی یہی سمجھتی ہوں اسلام نفرت نہیں بلکہ محبت اور بھائی چارہ کا پیغام دیتا ہے
آج کی گفتگو سے مجھے اسلام کے کئی پہلو کے بارے میں دوبارہ سوچنا دوبارہ سوچنے کا موقع ملا
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہمیں صرف اسلام کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی تعلیمات پر بھی عمل کرنی چاہیے
بالکل اللہ ہمیں نیک عمل کرنے اور اسلام کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق دے
گپتگو ہی آپ کو پتہ ہے آپ جاتی ہو مطلب یہ ا دھر اس گاہ وغیرہ
ہاں جاتی ہوں
جوتی ہو میں نہیں جا ہوں مجھے آتا ہے قرآن پڑھنا لیکن ایسی درز میں نہیں جاتی
آپ کو پتا ہے بچے سے لے کر بوڑھے تک اگر جائیں گے نا اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے حارج کیونکہ کیونکہ اس کی توی میں زیادہ ضروری ہے یہ ہمیں یہاں یہ ہمیں یہاں بھی کام ہے اور وہاں بھی کہ میں ن
نہیں نہیں کوئی بھی نہیں نہیں یہ تو بالکل یہ تو صحیح بات مطلب اگر کوئی بھی جائے اس میں کوئی یہ نہیں ہے سیکھنا تو یہ ہر ایک کو ہے
اس تعلیم سے بہتر ہے کہ یہی تعم کیکہ یہ ہمیں یہاں بھی ضرورت
ہاں اور کیا میں نے کہا نا ہم کل بچ رک اس کو اسکول بھیجنے کی یہ کر رہے بات ہے تو اس میں بھی ہم نے یہی
آج کل بچوں کو درس کا جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج
وہی نا وہی مطلب اس لیے ہم نے ہم ایسا مطلب یہ ڈھونٹ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں جہاں ان کو اسلامک بھی پڑھا جائے
ہوں
جائیں گے یہ لگ
اچھا اچھا اچھا اچھی بات ہے
ہاں اور کیا
یہ بچے بچے کے لیے ضروری ہے ابھی سیکھیں گے چھوٹی عمر میں تو آگے جا کے زیادہ ضرورت آئے گا
ہاں ہاں بہت زیادہ یہ تو بہت اہم ہے یہ تو یہاں کے لیے بھی ہے ہے وہاں کے لیے بھی اور دنیا بھی خالی یہاں کام آئے گا وہ تو وہاں نہیں چلے گا
ہاں س چ ھمم ھممم
اس لیے ہمیں زیادہ توجہ اسی پہ د چاہ لیکن جو کہ آج کل کے ماں باپ نہیں دیتے ہیں وہ بولتے ہیں خالی کہ مطلب ایگزام ہے بچے ج درج نہیں جائیں گے آج ان کو ٹیوشن میں ٹائم لگے گا
جی جی بالکل بالکل بچوں کا فرض بھی اب جتنا ان کو آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو سکھائےائے کیونکہ آج ہر جگہ یہ دینی تعلیم کا یہ ہوتا ہے اسی لیے بچوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ماں باپ کو سکھائے
بالکل بک صحیح کہا آ نےاں لیکن صحی بات تو کیا آپ
اب نے پڑھا ہے کچھ قرآن ورن
کڑا ہے مجھے آتا بھی ہے لیکن پڑھتی نہیں ہوں وہ مسئلہ ہے
مجھے بھی آتا ہے لیکن میں پھر بھی جاتی ہوں
اچھا آپ جاتی ہ ہ ہ یہی نا دیکھو ٹائم کا ایشو ہے باقی کاموں کے لیے تو ٹائم ہو
ہاں سچ ہے سچ ہے سچ ہے اب ہم نے بولا تھا مولداحب کوب صب کا ٹائم رکھو صبح کا کا وہ مان نہیں رہا ہے مطلب چھ ٹو سیون وہ مان نہیں رہا وہ تھوڑا ہے پانچ بجے پانچ بجے میں ساڑھے چاریا چار بجے میں ٹیوشن جاتی ہوں اس لیے اس ٹائم پاسبل نہیں
وہی ہے نا مطلب دیکھو ٹیوشن کے لیے اپنی درسگاہ چ چھوڑا
ہاں بالکل
لیکن درزگاہ کے لیے ٹیوشن نہیں چھوڑا
بالکل بالکل ہوں آپ کےذرا امی سب کو ہی دلی ہیں
ہاں صحی ب تھاے اور
اگوال خی
ہوگی بارش موسم بہت زیادہ خراب ہوتا ہے آج کل پتا نہیں کیا ہو گیا ہے شام شام کو لیکن یہ بھی ہماری لیکن یہ بھی ہماری آمال کہ تی جائے سب کچھ بدل گیا ہ یہ نا موسم کا نظام ہی بدل گیا ہے پتا ہی نہیں مطلب دیکھو مطلب یہاں کب سمر ہوتے ہیں
ہ
مجھے سمجھ نہیں آتا یہاں ہوتا بھی ہے یا نہیں
پھلا میں ونٹر تھا وہ ونٹر تھا ہی نہیں نہ برف نہ کوئی
وہی نا وہی میں کہہ رہی ہوں نا
چلو میں آپ کو کرتی ہوں فون ابھی ہاں
ٹھیک ہے
ہیلو
ہاں ہاں ٹھیک ہے
اوکے اوکے اللہ حافظ
اسس